ہلو السلام علیکم
آ کو سلام کیسے ہو
بس بڑھیا الحمد للہ آپ بتائیں آپ کیسے ہو
بس میں بھی بڑھیا ہوں یہ تھوڑا آن لائن شاپنگ کا دیکھ رہی تھی کچھ آپ کو پسند ہے آن لائن شاپ
مجھے تو بس تھوڑا سا مجبوری سی ہو جا ا تو ہی میں اس کو ریفر کرتی ہوں ورنہ تو مجھے شاپ پہ جا کے ہی پسند آتی یہ چیز
اچھا ایسا ہے کیا مطلب میں میرے کو تو ہ ایسا لگ ہے کہ آن لائن شاپنگ کافی پسند کرتے ہیں لوگ کیونکہ گھر بیٹھے آرام سے چیزیں دیکھ لو قیمتوں کا مقابلہ کر لو اور آڈر آڈر کر دو
کرتے بھی ہیں اور پسند بھی آتی ہے لوگوں کو ان کے حساب سے ملتی ہے اور پسند بھی آ جاتی ہے اور مطلب بہت ساری چیزیں ہو لیکن مطلب میرا اندر سے ہی دل رکتا ہے
ہاں
ہاں
ااںھ
ہاں کیونکہ ایک بار میرے ساتھ ایک کیس ہوا تھا میں نے ایک بار آن لائن میں نے سوٹ منگوایا تھا مجھے پسند بہت پسند آیا تھا مطلب کلر بھی اچھا تھا سائز وغیرہ سب کچ اویلیبل تھا میں نے کہ چلو ٹھیک ہے مطلب پرائز بھی میرے حساب سے ہی ہے اور مطلب زیادہ مہنگا بھی نہیں چلو منگوا لیتی ہو
ہاں
وہ ٹھیک ہے میرا آ گیا جب میں نے اس کو ڈیلیوری کو لے لیا لیکن میں نے دقت یہ کر دی میں نے سی او ڈی چوز نہیں کیا میں نے ڈائریکٹ پیمنٹ کر دی پیننگ کرنے کے بع وہ میرے پاس پارسل آتا ہے میں پارسل کھل کے دیکھ ہاں وہ تو چلا گیا تھا او ٹی پی وغیرہ لے کے اپنی پیمنٹ وغیرہ اس کے پاس ل وہ چلا آ گیا آپ پھر جب وہ گھر نیکسٹ ڈے میں نے اس کو کھول کے دیکھا تو مطلب وہ ایسا جو کپڑا آپ یکنگ نہیں کرو گے وہ ویسا نہیں ہوتا سوتن ٹائپ کا مطلب دھول کے ایک دم سے بڑھ جائے ہے نا اور اس پی پتا کیا لکھ رہ تاک پیور فیبرک کاٹن کا ہے مطلب دھو گے واش کرو گے تو کچھ نہیں بگڑے گا اس کا اور وہ اتنا گندا کپڑا تھا اور جتنا بھی پرنٹ تھا نا وہ ہاتھ سے ہی رب ہو رہا تھا اس پ
ہاں نہیں یہ بات آپ کی صحیح ہے مطلب آن لائن میں تصویریں کچھ اور ہوتی ہے اور الگ چیزیں
جی جی اور مطلب دوپٹ ہاں اور دوپٹے کا پرنٹ دکھایا کچھ اور تھا دوپٹے کا سائز اتنا چھوٹا بہت زیادہ اور ٹراؤزر بھی مطلب ایسا تھا تھوڑا اونچا سا مطلب پراپر نہیں تھا اس میں کچھ نفا ویفا ٹائپ کا راؤزر ٹائپ کا ہی نہیں تھا وہ اس میں ک
ہاں نہیں یہ خاص کر کپڑوں میں ایسا ہو جاتا ہے بہت بار
اچھے خاصے کپڑے میں بننی چاہے نا اس کو بالکل آدھے کپڑے میں کر دیتے ہیں
ہاں ہاں یہ کپڑوں میں بہت ہوتا ہے یہ لیکن یہ آن لائن شاپنگ میں ڈسکؤنٹ اور آفر بہت ملتے ہیں عید اور ایسے نیو ایئر ہو اس وقت
ہاں ہاں ہاں جی جی ملتے تو ہیں لیکن یہ انہیں کے لیے ٹھیک کیا جو مطلب زیادہ بزی رہتے ہیں یا پریشانی ہے کوئی دقت پریشانی ہے نہیں جا سکتی ہو تو تو یہ ان کے لیے ہم جیسو کلیے نہیں اگر ہمیں لگتا ہے ب ہمارے پاس مارکیٹ ہے تو میرا کہنا تو یہ ہے میں تو مارکیٹ کو ہی ریٹنگ دوں گی میں تو مارکیٹ ہی جانا پسند کروں گی ہے نا لیکن میں اگر گاؤں وغیرہ میں رہی ہوں باہر باہر باہر رہ رہی ہوں دور دراز شہر میں جہاں پہ کچھ مل نہیں سکتا مجھے تو ایک پل کو طبھ ریفر کروں گی
ہاں وہی مطلب جیسے کہ آف لائن میں بھی اپن کیا بولتے اس کو مول بھؤ کا فائدہ ہوتا ہوتا ہے نا کہ دکاندار سے بات کر کے دام کم کروایا جا سکتا ہے وہ آف لائن میں نہیں ہوتا وہاں پہ جو ہوگا اپن کو لگتا ہے کہ ڈسکاؤنٹ ہے وہ اس میں بھی اپن کچھ کم نہیں کروا سکتے بلکہ وہاں دکاندار سے اپن تھوڑا بارگنگ کروا کہ وہ کر سک
اور اور دیکھو نا تم جب سامنے سے خود لینے جاؤ گے تو آرام سے تمہارے پاس چیک کرنے کا مطلب ٹرائل روم ہوتا ہے آرام سے تم پہن کے دیکھ سکتے ہو نا یہ بھی دیکھ سکتے ہو کتنا اس مارجن آ رہا ہے کتنا کپڑا کھلا ہ ہوا ہے کتنا نہیں کتنا تم فٹنگ کروا چاہتے ہو نہ ہو پائے گا ہ بہت ساری چیزیں باریکی ایسی ہوتی ہے جو تم ایزیلی سب کچھ دیکھ سکتے آف لائن میں تو تمہیں نہیں دکھ رہا نا آف لائن میں تو تم کچھ نہیں دیکھا رہے ہو اس لائن میں تو تمہیں اچھا اچھا دکھایا بس
ہاں وہی اور اور ایک بات ہے کہ جیسے کہ آف لائن شاپنگ میں انسان تھوڑا گھوم بھی لیتا ہے دوستوں کو کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ وقت بھی گز گزر جاتا ہے ان کا ہاں اور آن لائن میں تو بس موبائل اٹھایا اور آرڈر کر دیا اس میں کوئی ایسے رونق نہیں ہوتے ہیں
جی جی جی دیکھو میرا ماننا تو یہ جو آن لائن جب سے آیا ہے نا دیکھو وہ ٹھیک ہے سفیر کسی کی روزی ہے کسی کی روٹی ہے وہ نہیں اس کو برا نہیں کہ سکتے لیکن یہ اس نے لوگوں کو آلس بنا سب آلس بھرے ہو چک یہ سب کو ایسا لگتا ہے کہ ہم کا پیسا تو ہے ہی پیسہ یہاں بھی دینا ہے پیسا وہاں بھی دینا ہے چلو ٹھیک ہے جو چیز آن لائن بیٹھ آ رہی ہے وہ
ہاں ہاں مطلب آن لائن شاپ نگ تو ہے نا ان لوگوں کے لیے ہے جو بہت آتے ہیں ان ان لوگوں کے لیے آ
جی جی جی
ہاں اور ہاں اور خاص کر کے جو نوکری کرنے والی اپنی خلا ہے ہے بزرگ لوگ ہے وہ ان کے لیے بہت
ہاں یہی تو اب جو بڑی اولڈ ایج ہے وہ نہیں جا سکتی ہے نا کوئی دوائی د مطلب آن لائن میں مجھے کپڑا چھوڑ کے کھانے پینے کی چیزیں اپنے منگا لو یا پھر اور کوئی ٹرک کی چیز منگا لو چھوٹی موٹی اس تک تو سیمت ہے لیکن ل کوئی بڑی چیز بھی اگر تو میں لگ ہوں آگ میں کچھ ٹائمہے کی ہی بات بتائی میں نے آن لائن فریج بک کیا تھا سسٹر کے لیے اپنی میری بہن کی شادی تھی تو میں نے ج بک با ہم نے دکھایا وہ کچھ اور تھا اور سائز اس کا کچھ اور آیا ٹھیک ہے جب وہ پورٹر وورٹر ہو گیا اب میں تو میں پ گھر میں بزی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا میں اس سے کھول کے دیکھتاا ہوں وہ سارا سامان سےسٹر یہاں چلا گیا تھا سسرال میں
ہاں
ٹھیک ہے تو وہاں پہ جب سسٹر کے سامان وغیرہ کی اپنی مڑی تو پھر وہ جب فریج کھول کے دیکھا جو سائز بتایا ہمیں لیٹر کے حساب سے ہوتا ہے نا تو کچھ اور لیٹر کا تھا تو دیکھو یہ تو دھوکا دڑی ہے نا
ہاں مولے یہ آن لائن فراڈ بہت ہوتا اس سے بھی لوگ ڈرتے بہت ہیں ہاں مطلب ایسا ہوتا ہے کہ کبھی نکلی ویب سائٹ کبھی غلط پروڈکٹ اور کبھی کیا بولتے پیسے کٹ جانے کا مسئلہ بھی بہت رہتا ہے اس میم
پھر میں نے کیا چلو ٹھیک ہے بائی میں نے کیا ہاں یہی میں نے کیا چلو ٹھیک ہے بائی میں تو آگے سے ہی مطلب کچھ بھی لوں گی تو میں نہیں لوں گی آن لائن میں تو آف لائن ہی لوں گی چاہے مجھے ایک گھنٹے کی جگہ اپنا دو گھنٹے ضائیا کرنا پڑے پر میں کروں گی
ہاں لیکن اپن جو اگر آپ کوئی بھی اگر بھروسے مند ویب سائٹ سے آپ سامان لیتے ہیں تو اس کا ریویو پڑھنا بھی بہت ضروری ہے لوگوں کے تجربے سے کافی مدد ملتی ہمیں کہ وہاں پہ اپن ریویو پڑھے دیکھے ریٹنگ دیکھے تو ان سے بھی ہمیں کا بڑا فائدہ رہتا ت ہاں اور آف لائن شاپ گ میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ س مطلب سامان اسی وقت مل جاتا ہمیں جبک آن لائن میں اب اپنے ویٹ کرنا پڑتا ہے انتظار کرنا پڑتا ہے اس چیز کا کے بارے میں ہاں ہاں کئی دن کا کرنا پڑتا ہے ہاں ہاں اور نا پسند آئے تو اس کو واپس کر نے کی جھنجٹ بھی ہوتی ہے ہ ہاں اور کبھی کبھی تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ریٹرن پالیسی بھی بڑی مشکل ستی ہے ہاں وہی وہی اور آن لائن میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا
کوشش یہی کر رہے اے انسان کو کہ اللہ تعالی نے تو میں اگر جانے کی صلاحیت دی سب کچھ دیا صحت ہے تندرستی اچھی اور اچھا پیسہ دیا ہے میرا تو مطلب یہ ہے کہ تم کھانا کھائی میں وہاں پہ پیسہ برباد نہ کرو
ہاں ہاں وہ تو ہے تھوڑا گھومنا بھی ہو جاتا ہے بارگنگ بھی ہو جاتی ہے نئی نئی دکانیں دیکھنے ملتی ہے اور اچھے سے سب مطلب سام سامان اپنے کو مل جاتا ہے لیکن ہاں یہ آن آ لائن نہیں ہوتا ہے آن لائن تو ٹھیک ہے اپن کچھ ایک سے بڑھ کر ایک چیزیں آتی رہتی ہے بٹ وہ مزہ نہیں آتا جو ہمیں آف لائن شاپنگ کرنے میں آتا
جی جی جی وہاں مطلب ایک جگہ کی ایک چیز کی جگہ ہم چار چیزیں لے لیتے ہیں لیکن پسند سے لے لیتے
پسند سے لے لیتے لیکن یہاں پہ تو آج کل کیا آن لائن مطلب برانڈ کی ویرائٹییا ا بہت زیادہ ہو گئی ہے نا تو دنیا بھر کی چیزیں گھر بیٹھے مل جاتی ہے اس میں پہلے لووں کو بازار بازار گھومنا پڑتا تھا اب صرف موبائل اور انٹرنیٹ چاہیے ٹیکنالوجی نے زندگی کو اتنا آسان آسان بنا دیا ہے مگر کیا بولوں میں اس کو کہ ساتھ ہی لوگوں کے باہر نکلنے کی عادت بھی کم ہو گئی آپ نے دیکھ ا ہوگا یہ نا پہلے ہاں پہلا پورا پریوار ساتھ بات جاتا تھا کھانے پینے کا بھی مزہ آتا تھا جیسے سب ساتھ میں گئے ہیں تو پانی پوری کھا لی یہ کھا لیا کر کے گھوم پھر کے ک شاپنگ ہو جاتے تھے اب بھی آن لائن شاپنگ میں ا وہ مزہ نہیں ہے گھر بیٹھے بس کر لیا آڈر اور ہوگیا گیا مطلب یہ سب ہونا ہو پرائم اس میں یادیں نہیں بن پاتی ت ہے
جی جی
ہوں لیکن یہ جب جیسے بارش ہوتی ہے یا گرمی یا جیسے بھیڑ سے بچنے کے لیے آن لائن شاپ نگ بہتر ہے
ہاں ہاں ہاں یہ تو ہے لیکن پھر بھینا مطلب کوشش تو یہی کرنی چاہیے دیکھو ہم کیسے بھی اپنا گزر بسر کر لیں ہیں لیکن آگے آنے والے ٹائم میں ہمارے بچے ہیں سب کچھ ہے تو ہمیں وہی چیز سکھانی ہے اچ چاہیے جس سے بچوں کے لیے بھی اچھا رہے اور ہم ہمارے لیے اچھا ہے ورن اگر بچوں کو ہم آن لائن کیااہ ڈالیں گے نا تو وہ پھر ہر چیز ہی آن لائن پہ ہی رہیں گے ڈیپینڈ ہو جائیں گے ا آن لائن کے اوپر ہی
کہ دونوں سھ ساتھ چلیں گے ہر انسان کی ضرورت الگ ہوتی ہے نا تو یہ دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہیے کہ کچھ لوگ سویدھا دیکھتے ہیں تو کچھ لوگ تسلی ا ہے نا ہاں اصل بات تو یہ ہے کہ انسان سمجھ داری سے خریدی کرے نا تو سب صحیح ہوگا
جی جی جی
مطلب چاہے وہ آن لائن کرے یا آف لائن کرے اپنی ضرورت اور بجٹ کا دھیان رکھنا
رکھے گ ہاں ہاں چلو میری تو بس یہی کوشش رہے گی یہ ہوا ہے کہ بس آپ بھی مطلب کبھی مارکیٹ وغیرہ جاؤ آن لائن ناہی لے کے تو دکان پہ سے ہی لو چاہے دو پیسہ ایکسٹرا دے دو پر سامنے سے خود دیکھ کے
جی ہاں جی ہاں ہاں جی او ٹھیک ہے اور انسان کو اپنے مطلب سہولت اور ضرورت کے مطابق ہی چناؤ کرنا
جی جی بے شک اور کیا مطلب اللہ تعالی نے ذہن دیا ہے تو کو استعمال کرنا چاہیے نا چلو ٹھیک ہے کرتے ہیں پھر بات ہے نا ٹھیک اوکے اللہ حافظ